ایز
ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
آپ ٹھیک ہو
ہاں شکر الحمد للہ آپ ٹھیک ہو
ہاں گھر میں سب ٹھیک ہے
سب ٹھیک ہے
کھانا کھایا
نہیں ابھی نہیں کھایا ابھی بس بنا ہی رہے تھے ہم لے ٹ ہی کھاتے ہیں بچے جاتے ہیں نا پہلے ٹیوشن ٹیوشن سے آ کے پھر کھانا کھا کے تے ہیں
ہاں اور سالن کیا پکایا آج
ہمم
سالن کیا پکایا آج
آج گھر میں مہمان آنے والے ہیں میں نے میٹ لایا گوشت لایا میں نے ہاں کیونکہ کل جی یہ سرجری ہے کل ہمیں ہوسپیٹل پٹل جانا ہیں
اچھا ٹھیک ٹھیک
پہ لیے نا سبزی وبزی بنا کے رکھوں گی
ہاں پھر کل فری رہو گی
ہینا
ہاں اور جی جو ٹھیک ہے اس کو ہو گئی اب کچھ فرق
ہاں تھوڑی سی فرق ہے آب کل ہے نا سرجیری دیکھیں گے کیا رات کو پکڑیں گے کہ وہاں کہ واپس ہی آنا ہوگا گھر
اچھا ٹھیک
ہمم اور گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک وہاں سب ٹھیک ہے
وہ کتنی بزی ہو گئی ہے
ہاں وہ اب بولتی ہے مجھے ہی کرو کرو کال
اچھا
خود نہیں کرتی ہے ہ
اور سب ٹھیک ہے باقی
ہاں سب ٹھیک خ آپ ٹھیک ہو
کھایا آپ لوگوں نے کہ نہیں ابھی نہیں کھایا
بچار پی
اچھا
آپ کو پتہ ہے مجھے جم جوائن کرنا ہے کل سے
و ماشاء اللہچ اچھی بات ہے آپ کو ضرورت ہے
ہاں مجھے بھی کر جانا ہے اور اس کو بھی میری جو ماسی ہے نا اسے بھی اس کو اس کو ویٹ لاس کرنا ہے مجھے ویٹ گین کرنا
ج ا ک لے لو ادا
ابو الحم بائی نے بولا میں بولوں گا اس کو کل سے جانا دونوں
اچھا ہے ہاں اس کو بھی تھوڑی یہ ہو جائے گی جش
بولا ڈائٹ وائٹ اچھے سے کاؤ تم خود ہی موٹی ہو جاؤ
آپ کو نہیں ہوتا بتیا آپ دیکھو آپ جاؤ وہاں آپ آپ دیکھو اس کو بولو میں کیسے مطلب مجھے کیسے تھوڑی یہ آئے گی انرجی سے اور ڈائٹ کاؤ آ آپ کو سب سے زیادہ ڈائٹ کھانا ہے
ہاں وہی بولا نا بھائی نے بھی بولا ڈائٹ کھاؤ اچھے سے اور ایکسرسائز کرائے گا وہ وہاں پہ اس سے مسلز ہو جائیں گے تھوڑا اچھے خاصے تو پھر ہو جاؤ گی خٹی
پانڈو بنو
ہاں پھر ہو جائیں گے سدی موٹے تو
ہاں آپ کو نا وہ کپڑے بھی عجیب سے لگتے ہیں آپ آج کل
ہاں اب ہو جاؤں گی نا موٹی اب ہو جاؤں گی نا موٹی ہاں
جی
ار ہان جاتتا ہے جی
او کمبی کبار جاتا ہے کبھی بولتا ہے میں ایک جم جاؤں گا کبھی بولتا ہے نہیں اب میں وہاں نہیں جاؤں گا اب میں دوسرے جم جاؤں گا پتا نہیں وہ کیا نخلے کرنے لگا ہے
اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک آپ کو آنا دعوت پہ
ہاں اور کیا
کون کون آؤ گے
ا میں آؤں گی ہم جائیں گے مہندی رات کا ا تو جی جو کو بولا ہے میں نے اس کو بولا میں نے آپ آنا پھر جب بارات کا دن ہوگا نا کل کو د بج پہ اپ اسی تین دن آنا بائک پہ پھر میں مطلب وہاں پہ ہم دعوت کھائیں گے پھر آئیں گے بائک پہ ہی گھر
اچھا ٹھیک
ٹھیک بھی رہوں گی آجے ٹائم کیونکہ مجھے گاڑی میں ہوتا ہے نا آزاب
ہاں ہاں
تبھی میں بائک پہ ہی آؤں گی پھر واپس اسی کے ساتھ
چلو اچھا ہی ہے بچے نہیں آئیں گے مت
نہیں دو کو دعوت ہے کہ ا جائیں گے دونوں ہی جائیں گے نا ارے نہیں اتنی نہیں ٹینشن ہے نانا نانا
چلو ٹھیک ہے
کہاں آپ کو پتا کرایہ کتنا لگتا ہے
ہاں بہت اور پھر ایک ہی رات کو بیٹھنا ہے تو
اوپر سے یہ عید پہ زور زبردستی آ گئے وہاں یہ نہیں مانتے ہیں
ہ کپڑے لائےائے آپ کچھ
میرے پاس ہے آلریڈی بہت سارے سوٹ
اب ان میں سے ہی کوئی اچھا سا لگانا
ہاں انہیں میں سے دیکھوں گی انہیں میں سے لگاؤں گی تین ہے میرے بس تینوں ہی لے جاؤں گے ایک لے جؤ گیے یہاں سے پہن کے
ہاں
ایک لے جاؤں ایک پہنیں گے پھر نائٹ کو پھر رکھوں گی نا وہی شام تک مطلب جب تک دلہ ہن کمرے بدلتی ہے ساھے بارہ بجے ایک بجے لگا ہےا پھر سارے نئے کپڑے اس ٹائم لاگاؤں گی پھر دوسرا پرپل والا پھر کل کو کل صبح پھر لگاؤں گی وہ والا وہ وائٹ جو میں نے عید پہ پہنا تھا وہ میں نے لایا نا تبھی وہ میں نے اسی ٹائم لایا نا اسی کے لیے میں نے سوچا نہیں اب کیا ایک لاؤں گی آج ایک لاؤں گی پھر اسی لیے میں نے وہی لایا عید پہ وائٹ والا وہ فنکشن پہ بھی لگے گا اچھا اس کو میں اچھے سے آئرن وائرن کر کے رکھوں گی تو پھر وہ پہنوں گی میں اچھا ہے مجھے مجھے نکلے گی جاڑ یہ پھر کپڑے نہ پھر ایسے ہی پڑے رہتے ہیں آپ کے گھر میں سے کون آئے گا
ایک تو ہے گ مامما
اچھا
اور آئے گی بہن اور مت ابو ابو مت جائے گا وہ بیٹھے گا وہاں
اچھا ٹھیک
ہاں وہ پھر شادی کے دن جائے کا کھانے کھانا
اچھا ٹھیک جانی کو الگ ہے نا
کو الگ ہے اس کو بولا تھا فرائیڈے کے دن ہی آنا لیکن اپ مت نہ اس کو یہ آفس میں چھٹی دیں گے اب وہ جائے گی سیٹرڈے
اچھا ٹھیک
ہاں
پھر پت نہیں کس میں وہ گاڑی میں جائیں گے کہ ایسے ہی لوکل جائیں گے
کون
ا وہئیین بائے ج دیدی
پتا نہیں ابھی نہیں پتا کیا کریں گے مجھے لگتا ہے گاڑی میں ہی جائیں گے
پھر میں بھی پہنچتی نا انہیں کے ساتھ میں ایک ہی ہوں نا
ہاں اگر اگر جائیں گے گاڑی میں وہ بولیں گے نا آپ کو بھی پھر
خالی مجھے یہیں سے جانا ہے وہاں سے مجھے پھر یہ آنا ہے اگر جگہ بھی نہیں ہوگی میں سومو میں جاؤں گی مجھے کیا لگے گا میں ایک ہی ہوں اکیلی
نہیں جگہ ہوگی ان کو کتنوں کو جانا ہے ایک تو ماسی کو جانا ہے اور بہن کو اور ماں کو
اس کو کون ہے
جگہ ہے یہ پیچھے تین بیٹھیں گے آگے دو
ان کو کون ہے اور ساتھ میں
شاہعد مت شاہ زیب مت ہوگا ساتھ
اچھا وہ شاہزیب کو ہی لے جائے گی کیوں ہاں اس کو ہے نا چھوٹے بچے وہ لے جا سکتی ہے انہی ویسے بھی بلال بھی مر جاتا ہے
ہاں
ویسے بلو بھی مر جاتا ہے
نہ نہ وہ کہا نا جاتا ہے
اور
بس ٹھیک آپ بتاؤ کیا کر رہی تھی
میں بس یہی سبزی بنا رہی تھی آلو اور گوشت
اچھا وہ رات کو آئیں گے
ہاں اس نے بولا ایک ہی سبزی بنانا اور شاید مجھے ان کے ساتھ پہلے ہوا کہاں بھی جانا وہ آئیں گے نا پھر وہ جائیں گے وہاں پام پور ن معموں کہ یہ
ہاں
اس کو جانا ہے راستہ دکھانے ان کو نہیں ہے راستہ
اچھا آپ ان کے ساتھ ہی جاؤ گی
اب پتہ نہیں کیا کریں گے فی الحال تو بو رہا تھا کیا میرا سب معلوم ہی نہیں ہے وہاں جانے کا کے لیے تو
میں نے بولا چلو ٹھیک ہے پہنچاؤ پہلے پھر دیکھتے ہیں تب تک میں کھانا وانا بنا کے کے رکھوں گی وہاں چل کے میرا سوچ سوچ کے جگانا
ان کو فل ہاں بس ٹھیک ان کو فل فیملی دعوت ہوگی ہے نا
کن کو
سوپور والوں کو
ارے نہیں تین تین تین تین
ان کو بھی تین ہیں ہ
ہاں ان کو تین تین بندے ہیں
ٹھیک مجھے لگا فل فیملی مت ہوگی وہ آتی ہے نا وہاں پہ
اگر ان کو فل فیملی کرے گی پھر تو مطلب پھر بھی اس کا یہ مطلب اس نے اچھے سے کیا نا سب کو انوائٹ ہے نا مہدیرات اپنی بھی بہنوں کو انوائٹ کیا ہے ورنہ اس نے کیا کیا تھا جی گنے
اس نے اس نے کہا مہندی رات
اس نے شادی پہ انوائٹ کیا تھا آ جاؤ کھانا کھا جاؤ اور چلے جاؤ اس نے پھر بھی اچھے سے ھیک ہے نے اب اگر ایک موں کو فل فیملی کرے گی پھر تو سب
پھر پھر ہاں پھر سب کو کرنا ہے اچھا
نا مطلب اگر ان کو فل فیملی ہوتی ہے نا وہ سار ہی جاتے ہیں
ہاں وہ سارے جتے ہیں مجھے لگتا وہ ایسے بھی لے جائے گی اپنی بیٹیوں کو ساتھ مہندی رات ک دن
نہیں
مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے باقی پتا نہیں وہ بولے گی ان کو کھانا ک کھانا گھر پہ کھانا لیکن آنا پھر متب وہ دیکھتے ہیں ان لوگوں نے کھانا گھر پہ ہی کھایا ہے پھر دیکھتا ہے یہ دیک کو سارے ہی ار ج ہے
ہاں اگر بعثی نہیں آتا آپ ہی آتے ہمم کے ساتھ
بھی نہیں جاتی
کیوں
میں کہاں جاتی دعوت دو لوگوں کو ہے
وہی میں نے بولا نا اگر بھیا جی نہیں آتا تو آپ آتی
ہوں اب دیکھیں گے ن یہ کیا کریں گے
اس کا بھروسہ ہی نہیں وہ این موقع پہ بولے کا میں نہیں جاؤں گا
ہاں
اس کا ہے کوئی بھروسہ
نہیں اوکے چلو بیٹھو اللہ حافظ اس بعد میں بات کرتے ہیں
اوکے
اوک بھائے